ہلو السلام و ععلیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہو
ت ہے سب اور بتاؤ آپ کے ابو جان جی
شکر ہے شکر شکر شکر شکر اللہ کا شکر اللہ کا آپ کا حال چال ٹھیک ہے
خہریتے ہیں گھر سبب بتائیے سب کہہریتے ہیں آپ
شکور ہے شک شکور شکور شکور شکر شکر آ شکر اللہ کا آج ہم کریں گے بات میوزک اور افیکٹ اس کا اور موڈ ٹھیک ہے چلو موسیق انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے قدیم زمانے سے لوگ خوشی
جی
عام محبت اور دیگر جذبات کی اظہار کے لیے موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہوتے ہوئے تھے موسیق ن صرف تفریقرم فراہم کرتی ہے بلکہ انسان کے مزاج جذب بات اور ذہنی کیفیت پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے مختلف قسم کی موسیقی مختلف جذبات پیدا کرتی ہے اس لیے اس کے اکثرات ہر ہر فرد پر مختلف ہو سکتا ہے ہاں بھائی
جی بھائی جان جی آپ نے صحیح فرمایا آپ جی سن پا رہے ہیں بھائی جار بولیےسے
پرسکون اور ہلکی موسیوق کی انسان کو سکون اطمینان اور راحت کا احساس دلاتی ہے
ہوں
بہت سے لوگ پڑھائی کا پڑھائی کام یا آرام کے دوران نرم موسیقی سنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے
جی جی بھائی جانا آپ سے کیا
توجہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اس طرح خوشگوار اور تیز دین انسان کے اندر خوشی جوش اور توانائی پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو زیادہ فعل محسوس کرتا ہے
جی بھائی ار
ہوں جیسا ہی کوئی مزدور ہوتا ہے اس کے پیچھے میوزک لگاتے ہے تو دبا دب کام کرتا ہے دبا کے کام کرتا ہے ناچنا شروع کرتا ہے نا
ہ ہاں صحی صح کروایا آپ
اس کی طرح بہت زیادہ اونچی آواز یا غمگنی موسیقی باعث فرت محض افراد کے مزاج پر منفی اثر بھی پڑتا پڑ ڈالتا ہے اگر کوئی شخص ہر وقت اداس یا شور والی موسیق سنتا رہے تو اس کے جذبات متاثر ہو سکتے ہیں اور تھکنیا ہے اور جو اور وہ تھکنیا ہے بے چینی محسوس کر سکتا ہے اس لیے ل موس کی کا انتخاب احتیاط سے کرنا چاہیے اور اسے عدل کے ساتھ سننا چاہیے
جی
تحقیقات سے بھی تحقیق کا سے بھی معلوم ہوا ہے کہ مناسب موسیقی ذہنی سکون یاداشت اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدکار ثابت ہو سکتی ہے اس وجہ سے بعض ہسپتالوں اور علاج کے مرکز نے بھی موسیقی کو معاون علاج کا طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاہم ہر شخص کا ذوک مختلف ہوتا ہے اس لیے ایک ہی موسیقی سب پر یکساں اثر نہیں ڈالتی ہاں بھائی جان
جی بھائی جان آپ نے صحیح فمایا آپ نے صحیح بتایا یہ آپ تو بھ جان یہ سوشل میڈیا کے بارے میں اور کچھ ہو آپ فرمائیں ن
نہیں بھائی جان یہ جو ابھی جو ہاں ہاں بتائیے بتائیے بتائیے بتے ہاں یہ جو ہمارے س میوزک ہمارا جو میوزک ہے اس سے ہمارا جو افیکٹو ہوتا ہے کوئی دیکھو آدھے بندے کو میوزک اچھا لگتا ہے آدھے کو پورے والوم کم کرو یہ ہے وہ ہے زیادہ دھیان مادو میوزک پہ ہے نا
جی جی
اس کا جو اثرات ہے موسیقی انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کہ جذبات مزاج اور ذہنی کیفیت بھی اکثر اثر ڈالتی ہے ذہن سکون اور راحت فراہم کرتی ہے ذہن دباؤ اور تھکن کے کم میں مدد دیتی ہے خوشی اور تازگی کا احساس پیدا کرتی ہے توجہ اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے
جی جی
اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ بہت ہے بہت زیادہ اور اونچا آواز میں موسیقی سننا سماعت کو نقصان پہنچانا پہنچا سکتا ہے ضرورت سے ضرورت سے ضرورت سے زیادہ موسیقی سننے سے وقت ضائع ہو سکتا ہے بہض لوگ میر اداسی بے چین کےے جذبات بڑھ سکتے ہیں پڑھائی یا کام کے دوران توجہ بٹھ سکتا ہے موسم کے اکثرات اس کے استعمال کے طور طور طریقہ اور مقدار پر مخصر ہو ہوتے ہیں اگر اسے عدل اور مناسب انداز میں سنائی جائے تو یہ ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بھی بن سکتا ہے جبک ضرورت سے زیادہ یا مناسب استعمال نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ہاں بھائی جان سن پا رہے ہو
بھائی جان سن پا رہے ہو ایسے پڑھ لکھ کے ایسے متبولا کرو آپ آپ نے تو آپ نے تو موبائل لکھا رکھا ہے اس میں سے بولتےا رہے ہو ویسے سسٹم نہیں چلتا کال کٹ ہو جاتی ہے بھائی جان رج بھی ہو سکتی ہے ایک دوسرے کو بھی موقع دیا جا کرو بڑیا بات نہؤ
ہاں بتائیے ہاں بوللیے آ بھائی آ بولیے آپ بولیے
بھائی جان ایسا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا ہے آج کے زمانے میں اس پہ لوگ وغیرہ بہت دھیان دے پا رہے ہیں اس سے تو اتنا ہی اس کا تو اتنا یوز کریں تو بہت اچھا رہے گا اپنے جیون میں انیہتایں بھی بہت نقصان ہو رہا ہے جیسے پہلے موبائل ٹو جی چلتے تھے اب فائیو جی نکال دیے اس سے اتنا افیکٹ پڑ گیا کہ جیس سے پہلے چڑیا کی چ چاٹ کتنی ہوتی تھی پہلے ہم صبح سو کے ٹائم پہ جگتے تھے جب چہجاٹ کی وجہ سے ہم جگ جاتے تھے لیکن اب اتنی چڑیا بھی نہیں رہی کی فائیو جی موبائل چلا ہے جب سے بھائی جان اتنی چڑیا کی بالکل ہوتی ج رہی ان کی جاتیاں جو چڑیاںیکھنے کو نہیں مل پا رہی ہیں اب اب تو بہت کم دیکنے کو مل رہی ہیں چھڑیاں ہیں جیسے آپ نے دیکا ہوا کووا کتنے اٹتے تھے پہلے
آج کل کے زمانے میں جب ان کا جو کھیتی ختم ہو گیا تو وہ کہاں آئے گا ان کے لیے یہاں پہ
ع آج کل کچھ برچوں کی وجہ سے جیسے ہم برشوں کو کاٹ رہے ہیں کچھ چند پیسوں کے باوجود ہم برچا کو بیچ دیتے ہیں وہ کٹوا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ بھائی جان آکسیجن کی سمسیا آ رہی ہے اور چڑیوں کا پچوں کا گھر ہے جو نوس استھان تھا وہ پیڑوں پر ہی تھا بچوں پر تھا ان کا نوسستھان چھین لیا گیا ہے تو یہ کیسے کام چلے گا آگے چل کے بھائی اس سے تو یہ ہمار یہی ہے کہ پیڑ کاٹنا چاہیے لیکن اتنا ہی کاٹنا چاہیے جیسے ہمیں کوئی مت پرابلم دے رہا ہے پھر اور کوئی سوکھ گیا ہے تو چلو سوکھ گیا ہے یا کوئی پرابلم د رہا ہے تو کٹوا دیجیے تو ایسا نہیں کہ ہربورجسے کٹواتے چلیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس میں کیا یہ ہماری ہے ہمیں خود کاٹ رہے ہیں ہمیں ان کو بیچ رہے ہیں تو پیڑ بھی نہیں لگا رہے کے باوجود کتنے پیڑ کم ہو گئے ہیں پہلے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارت میں اس میں کم سے کم ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی تو ہے
اس میں سے ہر بندہ ایک ایک پیڑ لگائے گا ک جلدی سک ہیلو بن پا رہے ہو کا تو ایک سو چالیس کا ہاں کیوں ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی ہے اربندہ پیڑ لگائے گا ایک سو چالیس کروڑ پیڑ ہو چکے چلو مانتے ان میں تو ستر کروڑ پیڑ بھی نقصان کیا ہے اس کے باوجود سوکھ جات ہیں نہیں لگ پاتے ہیں تو ستر کروڑ پیڑ بھی تو بچیں گے ہمارا جیون کتنا سوستھ رہے گا اس چیز سے
اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے جب سے بھائی جان موبائل کو بہت زیادہ ویبل کر رہے ہیں جیسے آ نے چھوے بچ دیکھے گ تین چار سال کے ہو پاتے ہیں ان کو موبائل چاہیے پہلے کھانے پر دھیان نہیں دے پا رہے ہیں لوگ وغیرہ کی کھانے کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں تو کھانے کو چھوڑ کے موبائل پر دھیانے رہے ہیں کیکہے رئیںے تو مبائل کے لیے لوا روئےا بچہ کھے کے لیے جب بولیں گے پہلے میرے کو موبائل دے جب
بالکل بالکل بالکل بالکل
ہاں یہی ہے بھائی جان کی آج کل ہے جو بچوں کا جان کیا ہوتا جا رہا ہے ٹیکنک اتنا ہو رہا ہے بچوں میں جیسے آپ نے دیکھا ہو چھت پن ہاں کیوںکہ
ہم تو پہلے بات کرے تھے میوزک پہ بات کرے تھے وہی بات کرنی پڑتی ہے بھائی جو ٹافک ہوتا ہے نا پہلے وہی اس سے بھی بات کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں پہلے میوزک کا ہم تو میوزک کے اور اس کا افیکٹ بات کر رہے تھے آ پہنچ گئے سوشل میڈیا پر پر پھر پہنچ گیا درخت پر درخت الگ ہے سوشل میڈیا الگ ہے
ہاں جی یہی ہے کہ میوجک اتنا ہے کہ جیسے آ سٹیوں میں رہے ہیں مان کے چلو بس کوئی اور بھی چنتا رہ رہی ہے سٹیوں میں اس سے بری پانی کی بہت سسیا آ رہی ہے میک سے کیونکہ یہ کیا ہے اس سے یہ اثر پڑتا ہے بھائی جان میں سمجاؤںا آپ کو جیے ہم سٹی ہو رہے رہے اورور نہا ہو کاا بجین سانڈو کی آواز آنا تو اس سے برےپن کی بہت سمسیا آ رہی ہے آج کل ہے جو
بالکل بک موسیقی کا ماحول ماحول پر بھی اثر پڑتا ہے
ہاں بہت اثر پڑتا ہے اس سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگوں کو یہ بہرے پن کی سمسیا آ رہی ہے
بالکل بالکل اس سے آدھے لوگ خوشگوار پرسکون اور دلکش بھی بنا سکتے ہیں نا
ہاں جی بالکل صحی فرما رہے ہو آپ بھی بھائی جان لیکن میوزک ہے تو ہاں اس میں تو روک ہی لگائیں تو بہت اچھا رہے گا اتنا یوزیبل ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہیں پر یہ بڑے بڑے ہارنوں کی آواز آتی ہے جس لگا دیتے تھے کوئی مندروں میں یا مسجدوں میں وہاں پر بھی اتنا ڈیلی کا وہی چلتا رہتا ہے جیسے گاڑیوں میں لگا دیتے تھے بپس وغیرہ ان کو چلاتے رہتے ہیں کتنا افیکٹ پڑتا ہے
بالکل بالکل اثر تو پڑتا ہے اثر تو ماحول پہ ماحول پہ بڑھیا اثر پڑتا ہے
ہاں یہی ہے کہ آج کل جو بہت آوازیں آتی ہے جیسے کئی شادی ہے شادی یا وواہ ہو رہے ہیں ان میں بھی بہت آوازیں آتی ہیں کتنا وہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے
آواز اور مناسب جگہ پر استعمال کیا جائے تو ماحول خوشگوار رہے خوشگوار بنتا ہے لیکن بہت سے زیادہ شور دوسروں کے لئے پریشانی اور آلودگی کا باعث بن سکتا ہے
بالکل
چلو بھائی اگلے بار ہم ملیں گے ان شاء اللہ بات کریں گے آرام سے تو بائی اللہ حافظ